وعلیکم السلام
اور فرمائیے کیا کر رہی تھے آپ
ے اپنا کھانا وانا ہو گیا
جی میرا تو کھانا وانا ہو گیا آپ بتائیے آپ کا ہو گیا
ہاں ہم بھی کہہ لوکا والا تھا کہ تم بھی بیٹھے ہیں اور سب خیریت سے
خیریت سے آپ فرمائیے آپ سب آپ کا سب خیریت سے ہے
ہا سب خیریت سے ہیں
اچھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم آپ سے پوچھیں ہلو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ دوسرا ملک گھوم سکتے ہیں تو آپ کون کہاں جانا پسند کریں گے
ہم نے تو ہمیں تو بہت سارے مول بہت ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے جگہ ملک جائے کر سب سے زیادہ سوئزرلینڈ
اچھا تو آپ کو برف پسند ہے سویزر لینڈ کے
بارت میں ادھر جا پ ایسا لگتا ہے کہ س جنت نصی ہو گئی ہے وہ پہ جا کے
جی پر ہمارے یہاں ا بھی جنت نہیں جنت سے کم چیز نہیں ہے ہمارے یہاں کشمیر ہے
پوچھا تو ہمیں بتا دیا
جانا
ہاں وہ وہ کے وہاں پہ جانے سے ایسا لگتا ہے کہ دل کو اتنا سکون ملتا ہم نے بھی ویڈیو وغیرہ بھی بہت دیکھا ہے فوٹو وغیرہ
جی ہم نے بھی دیکھا ہے وہاں کی وادیاں وہاں کے سارا نظارے سب دیکھے ہیں ہم نے
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ
م تو یہ بھی سننا ہے کہ آپ م پہلے آپ کو یہ ملک کو گھوم لینا چاہیے تو اس میں تو یہ سزنے ضوریات کیونکہ لوگ بھی کہتے ہیں وہاں پر لوگوں کو جنت محصب تو ہو ہی جاتی ہے
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ اگر آپ سوٹزر لینڈ میں گھوم آئے تو آپ کو جنت نصیب ہو گئی
آپ نے دیکھ لیا کہ جنت کیاسی ہے ٹھیک ہے
کرشمہ ہے جن سوئٹزرلینڈ
بالکل صحیح فرمایا ہے اپ نے اور بتائی آپ کو جانا ہوتا تھا ہاں جاتات پ سے
ہمیں تو فرانس جانا ہے فرانس میں ہمیں پیرس دیکھنے کا بڑا من ہے
ہو جانا ہمارے لت میں ہوگ بھی ہے ہ
ہلو ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں پیرس میں آئیفل ٹار کے پاس بیٹھ کے وہ جو پورا سینری کو مطلب سین کو دیکھتے ہوئے چائے پینا ہے وہاں پہ فوٹوز لینے ہیں وہ ساری وائ بڑی اچھی لگتی ہے اسھیٹک سے
ماشاء اللہ آ نے تو ہماریے م کی بات چ گی
ہ ہ
بالکل اچھا کرسنا کتنا سندر سندر جگہ بنایا ہے خدا نے
جی یہ تو صحی کہہ رہی ہیں آپ خدا کا کرشمہ ہی الگ ہے
بہت زدہ بہت سندر سندر مول تھ یہاں پر الگ ہی اتنی سندر سندر چیزیں بنائی گئی کہ ہم کو بتا نہیں سکتے ویڈیو وغیرہ میں تو ہم نے بہت دیکھی ہے
جی جیسے ویت نام کو لے لیجے ویت نام کتنا سندر ہے
بالکل ہے اور وہ ہمارے بجٹ میں بھی آتا ہے اس دیش اس دیش کو گھومنے کے لیے ویزا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے
جی یہ تو ہم نے بھی غور فرمایا تھا کہ اگر ہمیں ویت نام جانا ہے تو ہم آرام سے جا سکتے ہیں
ان تو گ میں تھوڑی سمسیا نہیں ہے
جی
ا پیاز سب سے زیادہ ہوتے ام سے
جی اور ویت نام گھومنے میں ہمارا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا
بالکل صحیح فرمایا اور اتنا سندر ملک ہے وہ کہ وہ کو بتا نہیں سکتے اتنی اچھی اچھی سندر سندر چیزیں بنائی گئی ہیں وہاں پر
جی ہم نے بھی دیکھا ہے ویتنام کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے آپ کسی پریوں کے دیش میں آ گئے ہیں
طریق اس میں بھی بہت سارے کیفے وغیرہ ہے وہاں تک تو ایسا آپ نے دیکھ لیا آپ کو د ایسا ہی لگے گا کہ جیسا اپنے بچوں میں سیری پھر ت اسٹووریا نے دیکھی ہے
جی ہاں پریوں کی کہانی پریوں کا دیش وہی تو کہہ رہے ہیں ہم بھی
بالک ایسا بھی طپ کو بنایا گیا ہے تھائی لینڈ میں آائی لینڈ میں بہت سارے سنے اتنے سندر سندر ہیں جو ان کو بتا چتے آپ کو
جی وہی کہہ رہے ہیں نا اگر ہم ہمارا بس چلے تو ہم پوری دنیا گھمائیں
بالکل یہ جو یہ یہ فرانس ہو گیا یہ سوئزرلینڈ ہو گیا یہ تو سب ویسٹرن کنٹریوں میں آ جاتا ہے
جی صحی کہہ رہی ہیں آپ
اور بہت سارے ایشین کنٹری ہے جس میں دڈیا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور سندر سندر د ملک بھی ہے
تو اگر آپ کو ایشین کنٹریز میں جانا ہوگا تو آپ کو کہاں جانا پسند کریں گے
ہاں آین جانا پسند کریں گے ویتنام جانا پسند کریں گے فلیم کمبوڑیا کہے بہت سے بولے
چلیے یہ پھر ہمیں یاد رہے گا کہ اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہمیں کہاں جانا ہے آپ کے ساتھ گھومنے
ہ یہ طرام سارے چیں گے ہاں
جی آپ کی آواز بڑی اٹک رہی ہے
مارے میں مارے آاز آپ کو
جی آ رہی ہے کہی ہے
کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دم ایکترن جا کے رہئے
جی وہ تو خواہش ہر لڑکی کی ہوتی ہے
کہ ہماری جو خوائش ہے ہم یہ پورا کریں
جی وہ بھی اپنے پیسوں سے گھومنا ایک الگ ہی شوق ہے ہمارا بھی ایک الگ ہی خواہش ہے
ل ل پل دیکھنا اللہ ضرور کیاا کرے نہیں سناے آپ کیا
ہم کچھ نہیں کر رہے تھے ہم بیٹھے تھے تو ویڈیوز کال کر رہے تھے تو ہم نے سوچا ہم الگ الگ ملکوں کا ویڈیو آ رہا تھا ہمارے فیلڈ میں تو ہم نے سوچا چلیے آپ سے بات ہی کر لیج جائے کہ اگر آپ کو گھومنے جانا ہو تو آپ کہاں جانا چاہیں گے
بالکل ایک نارو کر کے بھی تو جس کہ چھ مہینے بھی اور چھ مہینے رات ہوتی ہے
دیکھیے خدا کا کرشمہ کتنا الگ ہے نا مطلب اتنا زیادہ الگ چھ مہینے دن اور چھ مہنے رات
بالک یہاں پردین ہوتی ہے کیونہ زیادہ ٹھنڈیا ہی پڑتی ہے تو سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں اس دش تک پڑی تک پڑی نہیں پاتی ہے
دیکھا جائے گا مطلب سوچا جائے تو مطلب اتنی ساری الگ الگ چیزیں ہیں اتنی الگ الگ مطلب ہر دنیا کے کونے میں کچھ نہ کچھ الگ کرشمہ ہے خدا کا
بالکل صحیح ف ایسا لگتا ہے سب د وہ سب دیکھنے کے آنکھوں اور دلوں کو اتنے سکون مل تو ہے نا یہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتے
ہاں مطلب کچھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کسی دن ہم مطلب پہنچ گئے چلو انشء اللہ کرے کے ہم پہنچ جائ ہم پہنچ گئے تو ہم کتنے زیادہ خوش ہوں گے
ابک مل ایک بار تو ویسرن تو جا کے ہی ہے وہ وہ سب کیا ویسٹرن ک بھی تھوڑا زیادہ ہی مہنگا پڑ جاتا ہے یہ جو ایشین کنٹری ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہے سب وہ بجٹ میں بھی آ ہی جاتا ہے گھومنے کے چہ تو گھوم ہی سکتے ہیں ہیلو
جی میں تو سوچ رہی ہ خدا ن خواستہ میں اگر فرانس گھومنے سے پہلے مر مر گئی نا تو میری آتما تڑپ جائے گی
ا سمل ایک بار دیکھ یہ مے
جی ہاں وہی تو اتنا کام کرنا ہے کہ ایک بار تو دیکھ پائ سامنے سے
ج بولےپ آپ کے پدی جائے
وہی تو جتنے ملکوں کا ذکر ہوا ہے نہیں تو بھی دو تین تو آپ کے ساتھ ہی گھومے تو بڑی بات ہو جائے ہمارے لیے
زیادہ نہیں ایشین کنٹریز میں ہمارے لیے بھی وہ بہت بڑی بات ہے
اسپشلی وتناام
تو کوائی لے نہیں بھی عالم کو الگ ہی الگ ہی سندر بنایا گیا ہے اس
جی وہی تو تھائی لینڈ کے کیفے اسٹک کے ایک دم مطلب بولتے ہیں نا بارر سیٹرز ہیں سب سے اوپر وہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں ہو رہی ہوں میں تو یہ ایسا لگتا ہے
جب بھی دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی بن رہی ہیں م جو سارٹن وغیرے ہیں جو پریوں کی کانیا میں اس کے مطلب ات ہی بنایا در اس سے بالکل بھی الگ نہیں ہے
اس میں ان ساری چیزوں کو پورا کیا گیا ہے جو بولتے ہیں نا کہ ہم نے مطلب سوچی ہوں گی اس میں ہر چیز ڈال دی گئی ہے
بالکل
ہم نے تو ایک دیکھا تھا کہ واٹر فال کے پاس وہ جو ایک گھر جیسا ہوتا ہے وہ بھی شاید وہیں پہ ہے
اچھا اور اتنا میں آپ نے وہ دیکھا بہت سارا ہاتھ پر ہے وہاں پ برج بنا ہوا ہے جو ہاتھوں نے اسے پکڑ کے رکھ
ہاں جی جی ہم نے دیکھا وہ سیڑیو جیسا ہے نا
ہاں بالکل ہم تو وہ د
انشاء اللہ ہم ساتھ جائیں گے یا تو تو ہم دونوں میں تو کوئی تو جائے اتنی ہماری خواہش ہے اس حساب سے
ج پل
پری آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا ہمیں
ہم بھی ب آج کا آ نے ہمارے نیے سے ہی بات کھیے
جی انشاء اللہ آپ کو گھومنے ملے ہر جگہ جہاں آپ نے سوچا ہے چلیے خدا بس
اام ہ